ہلو
ہلو بھائی جان آواز آ رہی ہے
جی جی بالکل آواز آ رہی ہے جی اور گھر میں سب کیسے ہیں
سب کہہ رہی ہے بالکل سب آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب سپ سیری آتا
سب الحمد للہ سب خریت سے ہیں سب عافیت سے ہیں
جی بالکل ہونے چاہیے اور آپ بولیے فرمائیے
اور آپ کے یہاں موسم کیسا چل رہا ہے
جی جی بالکل سب بڑھیا سب کہہ رہیے تھے سب بڑھیا چل رہا ہے کو موسم بھی آج بڑا سہانا موسم ہے ہمارے یہاں دیکھو بھائی چان بڑی بارش ہوئی ہے تو آج اتنا موسم اچا چاہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت اچھا موسم ہے آپ تھوڑا فرمائیے سردیوں کا موسم کیسا ہوتا ہے
جی جی سردیوں کا موسم بھی آنے والا ہے اور ابھی بارش کا موسم چل رہا ہے تو بارش کے موسم میں بھی گھومنے کا اپنا الگ ہی لطف ہے اور اپنا جی اور بارش کے موسم میں بھی بہت راحت ملتی ہے اور بارش کے موسم میں شیر کرنے سئیر کرنے کا بھی اپنا الگ ہی لطف ہے اور الگ سی تازگی ملتی ہے ایک دم
جی جی بالکل تو مطلب میرا یہ کہنا ہے بھیا جی دیکھو لوگ باغ نا دیکھو کچھ کچھ لوگوں کی یہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹھنڈیوں اور سردیوں کا موسم اچھا لگتا ہے کسی کو گرمی اچھی لگتی ہیں اور کسی کو برساتی موسم اچھا لگتا ہے تو دیکھو میں اپنی ب تا ہوں تو مجھے سردیوں کا موسم بڑا پسند ہے بہت اچھا لگتا ہے ہر موسم سےر ر اس کو مطلب فیل کرتے بہت اچھا لگتا ہے تو سردیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھو ایک تو یہ بچہ ہوتا ہے کہ گھومنے میں بڑا اچھا لگتا ہے نہ ہی دھوپ ہو دے نہ ہی کچھ ویسا ہوتا ہے تو جتنا گھومو اتنا کم لگتا ہے دھوپ ہوتی نہیں ساتھ تھک تا ہے نہیں تخت اینی دیا کیونکہ ان کو کسی چیز میں مطلب ہارڈ وٹ نہیں بڑھتی ہے گرمی نہیں ہوتی ہے مطلب ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جس سے کہ وہ پریشان ہو تھک کے بیٹھ جائے تو گھومنا ہی گھومنا بہت اچھا لگتا ہے اپنے کام و میں بہت اچھے سے من لگ جیسے کہ اب گرمییا ہوتی ہیں تو گرمیوں میں تھوڑا سا چلیں گے اور ہمیں ترنت گرمی دے گئی ہم دھوپ سے باہر نہیں نکل پائیں گے اور پریشان ہوں گے اس اس بعد میں اچانک سے ہم بیمار بھی ہوتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں ہے دیکو بچے ہو بڑے ہو کوئی بھی ہو جیسے کہ ہم اے سی میں رہیں گے پھر ہم دپ جی دھوپ میں جائیں گے فھر ہم بیمار ہوں گے ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھے کر سکتے ہیں سارے کام کے لیے ہم باہر تو نکل کرنا پڑتا ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اندر لوگ آپ کر سکتے ہیں پھر بھی بٹ ہمیں باہر جانا ہوتا ہے تو جانا ہی ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوتا میں سردیوں کا موسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا آپ فرمائیں گے تھوڑا آپ کو کیسا لگتا ہے آپ فرمائیے
جب دیکھو جب سردی آتی ہے تو اپنے ساتھ سکون لاتی ہے خاموشی تازگی اور فکر و تدبور کا پیغام لے کر آتی ہے اور ہر موسم ہر موسم اپنے رب کی قدرت اس کی رحمت اس کی حکمت کا احساس دلاتی ہے
جی بالکل ماشاء اللہ بھائی جان بالکل ٹھیک بولنایا
اور سردی کا موسم آتی ہی فضاؤں کا رنگ بدل جاتا ہے ج اور سردی کے موسم میں سردی کے موسم میں صبح کی ٹھنڈی ہوائیں گھنی دھند اوچھ کی چمکتی بوندیں پہاڑوں پر جمی ہوئی برف اور پیڑوں کی خاموشی یہ سب منزل انسان کے دل کو سکون اور تازگی بخشتی ہے
جی جی بالکل ماشاء اللہ ٹھیک فرمایا آپ
جی جی تو آپ کو سردی کے موسم میں کیا کیا چیزیں اور اچھی لگتی ہے
مجھے بھی بھائی چان بالکل یہی اچھا لگتا ہے سب سے بڑا تو یہ ہے کہ راتیں اتنی لمبی ہوتی ہیں خون بھری ہوتی ہیں اور ان میں بڑا ہی اچھا لگتا ہے انسان دیک کو اپنی نیند بھی پوری کر سکتا ہے اور جن اور اور اپنے کچھ کام ادھورے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ لوگ مطلب رات اتنی اچھی ہوتی ہے سہانی ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے جیسے کہ اپنے اپنے گھر میں ہی رہو کپڑوں میں رہو مست اچھے سے رہو مطلب تو ہاں مطلب ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جی بالکل دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا چھٹے چھوٹے بچے ننڈے مے سے وہ بھی اندر ایسے کپ کپڑے پہن کے اچھے سے رہتے ہیں بڑھیا سے رہتے ہیں تو سردیوں کا موسم اتنا سہانا ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کچھ بھی مطلب ایسا نہیں ہے سارے مطلب ایک ساتھ دھندلاپن سکھ کون بورا موسم کی کوئی وہ نہیں ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے بہت آنند دیتا ہے ہمیں کسی چیز کی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے اس ٹائم دیکو لوگ وادی کے ہوں گے جیسے گرمیاں ہوتی ہیں دیکھو تو گرمیوں میں لوگ تھوڑا سا بھی کھانا کھا لیں گےسٹر یا لیٹ کھا لیں گے تو اس سے کیا ہے کہ بیمار ہوتے ہیں پیٹ خراب ہوتا ہے کچھ بھی ہو ت ہے تو سردیوں میں دیکھو یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں لوگ باؤوں کا مطلب سنتلن بھی اچھے سے کام کرتا ہے دیککھا ہوگا آپ نے
جی جی اس سے ورزش کرنے کا بھی دل کرتا ہے سردیوں میں
جی جی تو سردیوں مطلب بہت سکون بھرا موسم ہوتا ہے سہانا ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی دیکھو ہر جگہ موسم ایسا ہے رم جم رم جھم وہی بارش تو دیکو سب جگہ بارش ہی بارش یہاں پہ بھی بہت بارش ہے آج ہمارے یہاں بہت بارش ہوئی ا آپ بھی جی آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے اسٹم بھائی جان
ج ہے ہمارے یہاں کا موسم بھی بہت خوش خوشگوار موسم ہو رہا ہے ابھی ہمارے یہاں پہ بھی ہلکی ہلکی مدھیم مدھیم سردی بھی پڑ رہی ہے ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے
ہوں
اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت ایک نئی چادر اوڑھے ہوئے ہے
جی جی بالکل
ہی
دیکھو بارش کا موسم سمو پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے تو دیکھو کتنا سکون برا ت مطلب بہت اچھا لگتا ہے یہ کہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھو کوئی بھی چیز ہو جو سہانا ہوتا ہے موسم بارش ہوا سردی ہوئی تو یہ بہت اچھا لگتا ہے گرمیوں میں تو تمہیں لگتا ہے کہ سبھی لوگ وہ پریشان ہوتے ہی ہوتے ہیں کیونک کیا کرے پھر ہمیں یہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دھوپ کی آوشکتا ہوتی ہے دھوپ نہیں ہوگی تو انسان کو الرجی کیسے ملے گی پیڑ پودوں کو کیسے ملے گی وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے پر لوگ وہ اس چیز کو سہن کر نہیں پاتا ہے پر وہ چیز نہیں ہوگی تو شاید د تی پہ پشو ہے پکشی ہیں اور پیڑ پودے ہیں وہ تو دھوپ سے ہی چلتے ہیں کچھ لوگ وہ تو ویسے ہی نشٹ ہو جائیں گے تو دھوپ بھی بہت ضروری ہوتی ہے ہر موسم ضروری ہوتا ہے اور موسم ہر موسم کی تمنا بھی کرنی چاہیے سردی کی گرمی کی دھوپ کی یہ سارے موسم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو تبھی سسار چ پاتا ہے نہ کہ تم کو وہ تو گھر سے جیادہ سردی سردی ہو جی جی ہ دیکھو حد سے زیادہ سردی سردی ہو ہاں بالکل بھائی جان ٹھیک فرمایا تو موسم مطلب بدلتا رہتا ہے تو اس حساب سے بھی اچ اچھا لگتا ہے لوگ باگوں کو کچھ نہیں لگتا تو کچھ ایسے وہ کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہاں اب دھوپ ہو رہی ہے تو بارش بھی ہوگی اس کی تمنا کرتے ہیں نہیں بارش ہونی چاہیے بٹ ہوتی نہیں ہے بارش ایسا بھی ہوتا ہے اب دیکھو گرمی ہوتی ہے جکا سردیاں ہوتیھی تو بھی اچھا رہتا ہر ہر موسم کی تمنا کرتا جب وہ موسم آ جاتا ہے تو پھر دوسرے موسم کی تمنا کرتا ہے یہ پت نہیں لوگ باق یہ کرتے ہیں
جی ہر موسم اپنے اندر برکتیں بھی لے کے آتا ہے
جی جی
ہر موسم اپنے اندر ان گنت حکمتیں برکتیں اور ابرتیں لے کر آتا ہے
جی جی بالکل
ہوں اور اللہ نے کائنات کو بےحد حسین اور مکمل نظام کے ساتھ پیدا کیا ہے
جی جی بالکل
تو ہر موسم اپنے دلوں کو باہر دیتا ہے تازگی دیتا ہے اور سردی کا موسم تو سردی کا موسم صحت کے اعتبار سے بھی بہت مفید ہوتا ہے
بالکل بھائی جان بہت اچھے سے فرمایا آپ نے
جی جی اور اس میں اپن زیادہ سے زیادہ غذا کھا سکتے ہیں ورزش کر سکتے ہیں
جی جی بالکل کر سکتے ہیں بالکل اچھا ہوتا ہے
اور اپنے جسم کو اور بھی طاقتور بنا سکتے ہیں
ہ جی بک د کوئی بھی اسٹرانگ جو کام ہوتا ہے سردیوں میں کرنا بیٹر کر پسند کرتے ہیں جو کوئی وہ مطلب جیسے لوگا کرتے ہیں کہ محن کام ہو جیسے تو وہ گرمیوں میں کریں گے تو جلدی سے تک جائیں گے سردیوں میں کریں گی تو ہمیں گرمی آئے گی تو مطلب جو سردیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے شریر سے ہٹ جائے گی دور ہو جائے گی توم اور بھی اچھا لگے گا کرنے میں اور گرمیوں میں تو مطلب اتنی ہارڈ بیٹ بڑھ جاتی ہے کہ ذرا سا بھی ہم چل لو یا کوئی کٹور و اٹھا لی کوئی کام ب لیا تو پسیینہ آئے گا اور گرمی لگے گی کوئی لوگ آ کمزور دل کے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو گرمی کہیں بی پی وہ بھی ہو جاتا ہے گھبراہٹ ہوتی ہے جیسے گرمی کی وجہ سے کہیں د کی وجہ سے یہ ساری چیز ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کا شریر نا یہ سب جھیل نہیں پاتا ہے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے
ہ جی
تو جو اسی اسی طرح ہمیں سردی کے احتیاط بھی رکھ نے چاہیے اس اس موسم میں ہمیں زکام کھانسی اور بہت ساریے دوسرے اتری دیگر بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں
جی جی بالکل ہو سکتی ہیں ہوتا ہے دیکھو بارش ہوگی پانی ہوگا کہیں کہیں تو مطلب کولر وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوں گی پھر ٹھنڈا پئیں گے تو اس وجہ سے نا موسم چینج ہوتا ہے تو ہمیں بیماریاں بھی ویسے ویسے زکام کانسی سردی بخاری ساری چیز لگی ہی رہتی ہیں
جی جی
یہ موسم کے حساب سے ہوتا ہے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے
جی جی تو بھیا جی دیکھو ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور میں یہ تمنا کرتی ہوں آگے آپ سے بات کرنا پسند کروں گی آپ کی بات کچھ ایسے جی سیکھنے کو ملی جس سے مجھے بہت اچھا لگا اب مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب باتیں کریں سے بہت اچھا لگتا ہے کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے سکھانے کو ملتا ہے اور گد رسمیا جی
جی اللہ حافظ
جی